ہ
السلام علیکم
ہاں ہ اور خاریے اور خاری بتائیے
سب بڑھیا اپنا بتائیے الحمد للہ
ہا ہ ٹھیک ہے ہے
کیا ہو رہا ہے
وسے ن نہیں نہ
کا ہے
کیا کریں گے
کچھ نہیں کر رہے ہیں
نہ سونے جائیں گے اب ہاں ہوتا
ابھی سونے جائیں گے
ھم
آواز پڑلی کا
نہیں ہی پھر اٹھیں گے ایک ڈیھ بجے
پھر اچھا ابھی ابھی آپ ڈیڑھ بجے اٹھیے گا
ہوں
اچھا اچھی بات ہے ماشاء اللہ بڑھیا ہے
نہ
اور سب کچھ نہیں ہو رہا ہے بس سدھرے ہلکا ٹہل رہے ہیں چھاتے پر
سپ پورا
ہاں د تال منزل پ
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا آپ بہت اچھے انسان ہیں گیار
وہ حساب سے دیکھ رہے ہیں
آ کتنا ہینڈ سم دکھ رہے اس لیے آپ کو اچھا بول رہا ہوں
آپ کیسے دیکھنی ہیں کیا ہمیں ایسم دکھ رہے ہیں
آپ فنڈسو نہیں ہیں
نا
کشے ہگا تو
ہاں بہت برا ہے انسان
کشی
ایسے ہے
اب برا انسان تو نہیں لگتے ہیں
لیکن ہم ہیں لگتے نہیں ہیں لیکن ہیں
بتائیے کیسے برا انسان ہے آپ کبھی نا آپ سے دور رہیں گے کاس
میرا کرھر تو دیکھیے گا تب ن تھا
ہاں ہاں اچھا کیا بول رہے ہیں بھائی امرت ہو ہممر تو خائیے گا جی
آاں
دیجیے گا کہاں نہیں کھائیں گے
ہاں ہاں اچھا ابھی رکے دیکھ رہے ہے کہ نہیں اورور دی ج ب لوگ ہم دیرے بھائی کون بٹاات ہے اچھا ختم گیا فنا کو ب بائے
اے اتنا جلدی کیسے ختم ہو گیا رے
دھنیہ واد مال ارے یار کہاں سے ہاں آپ کا بھی لا رہے ہیںرا ت نہیں سمجھ لیجیے آپ سب گلا ہوا ہے بھائی جل بھائی جل بھائی سب گلا ہوا ہے بھائی
گلا ہوا ہے
سب گل گئے لا رہے ہیں آپ کے لیے
اتنا دم گلا نہیں
یہ ہاں کا منٹ ہو گیا توب تینیں منٹ ہو رہا ہے گا
ہوں
تین منٹ ہو رہا ہے گ ابھی
تو نہیں تھوڑا بیس منٹ ہو جائے گا
میں ایسی بات نہیں ہے اور سب بتائیے نا کہاہ ہے یہ بول رہے ہیں آپ
آپ بولیے نہیں رہے تو امرت خانے میں بھیڑے ہیں تو
بٹین کا آپ کو دھییال جا ہے ہاں وہ اب کھائی وہ نے کی آپ کے لیے لا رہے ہیں
کہاں لائیے رہے وہ تو دکھے رہے
سچ میں
سچھے
کہاں ہے آپ نے دیکھ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے
ابھی کھائیں گے تب نا
اچھا کھا کے بتائیے گا ہملب بنا کھائے ہی جان گئےے تھے
وے بھینا کھائے جاے
جائؤں گے کہ میٹھا ہے
ویسے تو دکھے رہا ہے صورت حال سے
آ ہائی مارشاء ال سورتے خال گڈ لائٹ آؤ تو لائٹ ہے نا بھائی موبائل کے آرام سے کھائیے گا ن تو پلوا جانتے ہیں نا نام سنے پلوا کے نہیں
سن سن
ہم مسکرا رہے ہیں پلوا نام سن کے پیار کرتے ہیں کہ پلوا سے
آرے
تار
ودھوا سے کون پیار کرتا ہے
پلوا سے پیار نہیں کرتے ہیں آپ
نہ
مسکر رہے تھے پلوا کے نام سن کے
ہ مسر
ہ اچھا
ا
یہ ہمجاد میں کہاں بزی ہیں آائے ہاں جی ہجید بھائی
ا
کہاں بزی ہے جاد بھائی
ا پرنا ہو گ
یہیں پر ہیں لیکن کسی سے بات کر رہے ہیں سمجھ گئے
ہاں
ہوں
ہیلو شاہ نواز
اچھا شاہنوار سے ہے
ہوں درشک سےہنوازے سے بات کر رہا ہوں
ہوں چلیے گا
کہ ہاں
لینے
کااں
مال
کیام آ
فش کیایا والا
ہام نہیں ہوسا پڑتا
کا نہیں کرتے ہیں پانی بھیج دیجے ہاں بہت شرما رہے ہیں بہت شرما رہے ہیں آپ کااہ شرما رہے تھے
ب تو
کااہ شرما رہے ہیں
بتا رہے ہیں کچھ دیر کے بع
بھائی آپ جانتے ہیں کتنے کسی کسی کو کال پر کھڑا کر کے ا آپ پانی پی رہے ہیں
جلدی جلدی
ہ ایسے ہی کرنا چاہیے
کیا کر رہے ہیں
کہ سے کر رہے ہیں آپ
ہاں ایسے وسے کر رہے ہیں بتائیے گا تم ناں
میرے پ کال پکڑا کر کے
آئ
میرے کو کال پر آپ کھڑا کر دیے ہیں
کہاں کہاں کھڑا کر رہی ہیں نہیں بول رہ
کہاں بول رہے ہیں ہم
ا تو کیسے بات ہو رہا ہے نہیں بول رہے ہیں تو کیسا ہے آپ کو سن ہی دے رہا ہے
اچھا ہاں جی بات تو آپ کی صحیح ہے توب نچے باگئے گ
نہیں اپار ہی نہیں ہے س ن
کڑےچ نا ہاں تو ہمیں ہم بھی ابھی کے پاس ہیں ہاں پکل سے آم بھیائی آب پاس جیید بھائی
ہوں
ہماں بھائی آپ ہی کے پس
ہم دیکھ لیے دیکھنے
جرلیین
ہاں
اچھا شناز بھائی نی ہے اپ فتنا خبر کیسے کر دی جائ نہیں ایک پیک
ہلو
ارے ساڑا کو نکل کے بھائی
کیا
وہ امرود بنیا نکلا آتا
ہوں
سڑا ہو نکل گیا کیا کر سکتے ہیں بتائیے کون ہے
کیا نواز
شرماز بھائی ہیں
جی جی
اچھا سی بات ہے تب صحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں
دوائی و کا رہے ہے کہ نہیں آج کل فون رہ ب ہو آپ بول رہے تھ طبیعت خراب ہے خراب تھاٹھیک ہوئی ہے
ہاں
اچھا ہاں ب جاوت تو مسئلہ جھڑ رہا ہے جی
ہوں
جاوید یہاں مسئلہ جھڑ رہا ہے
ہاں تو جڑوے نہ کریں گے
وہ رہ ہے کی بول رہا ہے کہ دوست مال ہوتے ہیں
ہ ہاں ہاں ہ
کہاں گیا ب د دیکھو کہاں گیا ہو آا جو ہو وہی تو ہم بول رہ ہیں کہ زید بھائی ہمارے دوست ہیں دو مال تھوڑی ہو گئے ک سے
ہاں تو منگا رہے نا آ گیا
کیا منگا رہے ہیں جب بھائی
ابام بت لیجے کیا منگوا رہے ہیں
وہ پانی منگوائے تھ نا
آئ
جار والا جار والا پانی
محبت والا
ارے جار والا پانی یار
اچھا تو آپ وہ پانی پیتے ہیں اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں
اب آگ آت ال یہ بیک کر آتاا آتر
آپ لیتے ہیں کتنا بھی لیتے ہیں پچیس روپے یہ کا امییر گل تھ
ج چی ن کوو
تین چار گو مل کے لیتے ہیں یار
ہ نہیںے
تب تو ایک ہی منٹ میں تب تو ایک ہی منٹ میں ختم ہو جا رہا ہوگا
ہ اتنا تھاان ہے
ہاں
جی
اچھا ب اچھی بات ہے اچھی بات تو شٹھیک ہے تو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک